السلام و علیکم
وعلیکم السلام
کیسی ہے آپ
میں بالکل خیریت سے ہوں آپ فرمائیے آپ کیسی ہیں
میں بھی بالکل خیریت سے ہوں میں بھی درست ہوں آپ بتائیں
ہ ہ آج دیکھیے نا میں سوچ رہی تھی ایک موضوع پہ بات کر رہی تھی کہ فرصت کے سمے پہ میں آپ سے ضرور سے گفتگو کروں گی پرانے زمانے کی زندگی پرانے زمانے کے سمے ا سادگی کی کتنی ہوتی تھی اور خاص کر کے عورتوں میں کتنی سادگی ہوتی تھی
ہاں آپ بالکل صحیح فرما رہے حضور اور صبر بھی کتنا ہوتا تھا ان میں آج کل تو چھوٹی سی بات پر انسان پریشان ہو جاتا ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے میری امی بتایا کرتی تھی کہ پہلے پورے گھر کا کام ہاتھ سے ہوتا تھا نہ کوئی واشنگ مشین نہ کوئی مکسر نہ کوئی آرام کی چیز سارے کام نہ کسی مشین کی مددوں صرف اپنے ہاتھوں سے پریوار کی سبھی سدسیہ مل کر کام کیا کرتے تھے س
آپ بالکل صحیح فرما رہی ہے حضور اب ساری سہولت سہولتیں ہونے کے باوجود بھی ہر کوئی اسٹریس میں رہتا ہے
بالکل آج کل آج کے دور میں دیکھیں تو بہت ساری سہلیت ہو چکی ہے گھر میں واشنگ مشین ہے ڈش واشر ہے واٹر کولر ہے اے سی ہے ساری ساری سہولیت ہے لیکن پھر بھی دلوں میں سکون کم ہو گیا ہے
جی محترم آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں پہلے فرض کے وقت لوگ جلدی اٹھ جاتے تھے گھر میں برکت محسوس ہوتی تھی
جی حضور بالکل اور امیا صبح صبح ناشتہ بناتے ہوئے نااتے یا پرانے گانے گایا کرتی تھی اور گنگناتی تھی تو گھر کا ماحول بھی کتنا خوشنما ہو جاتا تھا
ہاں بہن آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں وہ جو آوازیں تھی آج بھی کانوں میں گونجتی ہے
بالکل میری نانی تو آٹا گوندتے ہوئے دعایں پڑتی رہتی تھی کہتی تھی کہ گھر کے کھانے میں برکت رہتی ہے
جی حضور آپ کی نانی جاں بالکل صحیح فرماتی تھی کیوںکہ سب اللہ تعالی کا ہی دیا ہوا ہے
بالکل کتنی سبح ناللہ ان کی باتیں کتنی پیاری لگتی تھی مجھے تو
جی حضور پہلے مہمان اچانک آ جائے تو بھی لوگ خوش ہوتے تھے اور مہمان نوازی میں بھی بہت زیادہ سمجھتے تھے
بالکل اب تو لوگ پہلے فون کرتے ہیں آنا ٹھیک رہے گا یا نہیں یہ پوچھتے ہیں کسی کو تکلف تو نہیں ہوگا یہ سوچ کر پھر آیا جایا کرتے ہیں
اب بالکل صحیح فرما رہے ہیں بہن پہلے پڑوسی بنا تکلیف کے گھر آ جاتے تھے اور چائے کے ساتھ لمبی محفل جم جاتی تھی
بالکل بنا تکلف کے لوگ آیا جایا کرتے تھے ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے محفلیں ہوتی تھی چائے اور چائے کے ساتھ اتنی ساری باتیں وہ دور پتا نہیں کہاں چلا گیا
آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں محترما مجھے وہ دور بہت یاد آتا ہے جب عورتیں دوپہر میں چھتوں پر بیٹھ کر باتیں کرتی تھیں سبزیاں کاٹتی تھیں اور ایک دوسرے کی حفاظت کر کر ہر مصیبت کے سمے
بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ عورتیں مل کر سارے کام کیا کرتی تھی باتیں گفتگو کے ساتھ میں بہت سارے ہنر ہنر باز والے کام بھی سیکھتی تھی اور سکھاتی تھی سلائیاں کرتی تھی ایک کچھ بھی کڑھائیاں کرتی تھی اور کچھ ہاتھوں سے چیزیں بناتی تھی گھر کو سجانے کے لیے اتنے سارے کام اور ساتھ میں گپ شپ کرتی تھیں
بالکل آپ نے صحیح فرمایا
بالکل مت پوچھو نکاح کی رونق تو پورا محلہ شامل ہو شامل ہوتا تھا اور گھر کے اندر بھی الگ ہی رونق ہوتی تھی
آپ صحیح فرما رہے ہیں آپ سب کچھ ہوٹلس میں جلدی جلدی ہو جاتا ہے
بالکل شا پہلے کی شادیاں کئی دنوں تک کی چلتی تھی گھر میں ڈھولک کی دھن ہوتی تھی ناچنا گانا شرارتیں کرنا اور سارے محلے والے مل کر ایک دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوتے تھے وہ بھی کیا دور تھا پر آج کل سب کچھ ب چکا ہے عورتیں مل کر گانا گاتی تھھی اور کتنا اپنا پن لگتا تھا وہ ماحول ہی کچھ الگ ہی تھا
جی حضور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں پہلے کا دور پہلے کا سمے کا مزہ ہی کچھ اور تھا اور آج کا سمے کچھ اور ہی ہے
بالکل اب تو ڈی جے کی آواز میں کسی کی باتیں بھی سنائی نہیں دیتی اور دیکھیے نا سب کو شور شرابہ اور آج کل کے جو نکاح یا کوئی بھی جو محفلیں ہوتی ہے ان میں شور شرابا ان سب کو ہی توجہ دی جاتی ہے پہلے دہیج کم ہوتا تھا تھا لیکن رشتوں میں محبت بےحد زیادہ ہوتی تھی
آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں محترما آج کل لوگ دکھاوے میں بہت پڑ گئے ہیں آج نے دہیج دکھاوے کے روپ میں چاہیے ہوتا ہے
بالکل سوشل میڈیا میں تو یہ چیز اور بھی بڑھا دی گئی ہے
آپ صحیح بول رہے ہیں بہن آج کل سوشل میڈیا بھی
اگر اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکے تو وہ بہت زیادہ اچھا ہے پر یہ برا بھی بہت زیادہ بن چکا ہے
بالکل ہر کوئی بس دوسروں کو دکھاوا ہی کرنا چاہتا ہے اس کی زندگی کتنی پرفیکٹ ہے اس دکھاوے کے چکر میں سوشل میڈیا کے چکر میں لوگ کتنا خرچ کیا کرتے ہیں آج کل جبک ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی سے گزر ہی رہا ہوتا ہے
انشاء اللہ آپ بہت صحیح صحی کر رہے ہیں صحیح کہ تہ مجھے لگتا ہے کہ پہلے لوگ کرتے تھے
بالکل اب آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ توڑ کر دیکھتے ہیں اس سے دل ہلکے رہتے ہیں
جی حضور اب ہر وقت کسی سے آگے نکلنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے کوئی کسے آگے نہیں
بالکل بچوں پر بھی اس کا بےحد پریشر ہے آج کل تو اور دیکھیے نا ٹیوشن اسکول پھر آن لائن کلاسز ہمارے بچپن میں تو شام ہوتے ہی کھیلتے نکل جا کھیلنے نکل جایا کرتے تھے پر آج ک کا دور کچھ اور ہی ہے
آپ بالکل صحیح فرما رہی ہے بہن اور امی جان دور سے آواز لگاتی تھی بس اب گھر آ جاؤ اور اب مت کھلو پر ہمیں تو ویسے عدت پڑ چکی تھی
تھے بس پانچ منٹ اور اور ہم چھپ جاتے تھے کہ تھوڑی دیر اورھی جائے کتنا خوبصورت تھا وہ بچپن
انشاء اللہ آپ بہت صحیح چاہ رہے ہو بہن آپ نے بالکل درست فرم آج آج کل کے بچوں کے پاس کھلونے زیادہ ہے لیکن خوشی کم ہے اور ہمارے دور میں خوشی زیادہ تھی تھی کلونا
بالکل اور اس سمے سب کے پاس وقت تھا اور آج وقت دینے والا ہی کوئی نہیں ہے پہلے پورا پریوار ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا اور اب کوئی ٹی وی کے سامنے ہے کوئی اپنے مو موبائل کو دیکھتے ہوئے اب رشتوں میں دوریاں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے
امین آپ نے بالکل صحیح کہا بہن کبھی کبھی میں جان بوجھ کر سب کو ساتھ بیٹھاتی ہوں تاکہ تھوڑی بات چیت ہو جائے اور تھوڑا سا گفتگو کر لے تاکہ سبھی میں رشتے میں محبت تھوڑی بڑھ جائے
بالکل ورنہ تو دیکھو ساتھ تو ہر کوئی رہتا ہے لیکن ہر کوئی اس دنیا کے دور میں دوڑ ہی رہا ہے کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے بس اپنی زندگی میں ریسنگ ہی کر رہا ہے اور دیکھیے نا پہلے جب زیادہ لوگ ساتھ میں رہتے تھے تو کھانا پکاتے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے کتنا اچھا لگتا تھا چلو اب وہ پرانی باتیں تو خوب یاد آ رہی ہیں لیکن زندگی ہے اب کیا ہے دور تو گزر چکا ہے لیکن پھر بھی ہمیں جینا تو ہے ہی ہے چلو اور کسی بات پہ ضرور سے بات بات کریں گے گفتگو کریں گے مجھے بھی رسوئی بنانے میں تھوڑی دیر ہو رہی ہے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ بہن